ہیلو السلام علیکم
ہیلو
ہاں آپی السلام وعلیکم
سلام وعلیکم
آواز آرہی ہے میری
ہاں اب آئی ہے آواز
جی السلام علیکم وعلیکم السلام اور بتائیے سب خیریت
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے
جی جی ہمارا بھی سب الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی رحمت کرم سے سب سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہی تھی آپ
کچھ نہیں بس ایسے ہی بیٹھے تھے
ہاں گھر کے کاموں میں تو یہی ہے اب اتنے سمے تو کھانا پینا بن گیا سب لوگ کھا بھی چکے ہوں گے ہوں بچے کیا کر رہے ہیں آپ کے
بچے کھیل رہے ہیں
ابھی سوئے نہیں
نہیں ابھی نہیں سوئے ہے ہوں
کچھ بیک گراؤنڈ کی آوازیں آرہی ہیں بیک گراؤنڈ سے تھوڑا آواز آرہی ہے
ہاں بیک گراؤنڈ سے آواز تو آرہی ہے الگ ہٹ رہے ہیں وہاں سے
ہوں
اور بتائیں سب خیریت ہے
سب خیریت ہے
اچھا
یار ہوسکتا ہے میری طرف تھوڑا نیٹ ورک پروابلم ہے نہیں آرہی آواز
ہاں ہاں آ اب آئی ہے ہاں آب آئی ہے آواز آپ کی ہاں
ہاں آواز کی تھوڑا پروابلم ہے کچھ نہیں ہم لوگوں کے گھروں میں کیا ہوگا اس سمے بیڈ ویڈ لگ رہی تھی وہ لگ چکی ہے کھیت تو کا سارا کام ہو چکا ہے باقی اب گھر گھر کا باقی ہے تھوڑا بہت وہ ہورہا ہے
ہاں بچے نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی بس ایسے ہی مصروف تھے گھر کے کاموں میں
ہاں یہ تو بات صحیح ہے ہر کوئی انسان مشروف ہے اپنے اپنے کاموں میں کسی کے پاس اتنا سمے نہیں ہے سچ کھا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے
ٹائم نکالنا پڑ
نماز پڑھ لی ابھی تو خیر ہم نے تو نماز نہیں پڑھی ابھی بالکل اجان ہوئی ہے ہمم ابھی بالکل ہاں ویسے عشا کی نماز کا ٹائم بھی تھوڑا زیادہ رہتا ہے تو یہ فکر نہیں رہتی ناں کہ ترنت زانو ترنت نماز پڑھ لو تو تھوڑا سمے رہتا ہے تو اس چیز کی وجہ سے پھر یہی ہاں پھر اس وجہ سے تھوڑا انتظار کرتے رہو کہ یار ایک گھنٹہ ابھی دو گھن ٹہ ہے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے اسی چکر میں نماز وہ اکثر کر کے عشاء کہ نماز ہماری دیر میں ہی ہوتی ہے اکثر کر کے لیکن صبح کی نماز میں سمئے نہیں ہوتا ہے سمجھو بالکل بھی اس میں ترنت نماز بہت زیادہ پندرہ بیس منٹ بعد تو سمجھو پڑھنا ہی ہے ورنہ پھر
ہاں
با ہونے لگتی ہے آ آپ نے بھی نہیں بڑھیا اور سب لوگ کیا کر رہے ہیں
ا سبھی لوگ مصروف ہیں اپنے اپنے کاموں میں بس کھانا وانا بن رہا ہے
ہاں یہ
ہاں آپی بھی کھانا بنانے جا رہی ہیں
آپپی کی حال چال کیا ہے بڑھیا ہے سب
اب ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب بڑھیا ہے حال چال آ ہاں
سے نہیں ملی ہے وہ
اچھا ہاں وہ بتا آپ کو پوچھ رہی تھی بہت یاد کرتی ہیں آپ کو پوچھتی ہے جب جب کال وال کرو ایسے سب پوچھ جنٹم یہیں بنا ہے نا
اب انشاء اللہ آپ کا جب بیبی ہوگا تو پھر آئیں گے ملنے آئیں گے آپ سے ملنے تب ہو سکتا ہے آپی سے ملاقات ہو جائے
تو کم ہی ٹائم رہ گیا ہے اب دیکھو
ہاں یہ تو ابھی لاسٹ مطلب ای ڈی ڈی ڈیٹ کتنی نکلی ہے
آ وہ تو اکتیس نکلی اکتیس جولائی اب وقت کم ہی بچا ہے ہاں اکتیس جولائی میں ایک میں ایک میں اکتیس جولائی نکلی ایک میں اکیس جولائی نکلی ہے اب دیکھو کون سی کلیئر ڈیٹ رہتی فیسس کی
آج اٹھارہ ہے بھی
ہاں اٹھارہ آج ہے
ارے اوپر والے شکر سے بس صحیح صحیح سب کچھ تمہارا
سیفی نپٹ جائے بس
ہاں اللہ شکر سے بس اچھے سے نپٹ اے جس کو دنیا میں آنا ہے وہ اللہ کے رحم و کرم سے آئے اس کو ہ ہ دنیا کی مبارک بادی ملی باقی جب سمے بالکل نزدیک ہوتا ہے تو سچ میں بہت ڈر لگتا ہے پھر یہی من کرتا ہے کہ یا اللہ پاک یا اللہ پاک بس سب کچھ اچھا ہو سب کچھ صحیح ہو لاسٹ میں بہت
کے اچھے سے وقت گزر جائے
ہاں یہ سمجھو زندگی کا سب سے کریٹیکل ٹائم ہے یہ تو تھوڑا پریشانی دل کی اور ذہن سے مطلب یہ بات ہی نہیں نکلتی ہے کہ مطلب کب یہ ڈیٹ آئے ہو کتنی جلدی ہم اس چیز سے فرصت پائے ایسا لگا کرتا ہے کھانے پینے کا آپ دھیان رکھ رہی ہیں
ہاں کھانے پینے کا تو دھیان رکھ رہے ہیں
ہوں کھانا تھوڑا کم کھایا کیجیے باقی
ہاں کھانا نہیں کھانا دو ہی ٹائم کھاتے ہیں بس صبح شام
ہاں باقی تو ٹین والی چیزیں زیادہ کھایا کیجیے
اس ٹائم دقت بھی ہوتی ہے تھوڑا نا کمر ومر میں درد رہتا ہے زیادہ ہوں ہوں
اب کی ایک تو وہ جو آپ کو آپ کی جو بیچ میں بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی نہیں جب آپ بول رہی تھی کہ ہم بہت زیادہ بیمار ہوگئے تھے ہمیں لگ رہا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا اور ہاں اس کی وجہ سے تھوڑا اور کمزوری آ گئی ہوگی
ہاں اس کی وجہ سے اور زیادہ کمزوری آگئی اب کی کچھ زیادہ ہی پرابلم ہوتی ہے ویسے پریشانی زیادہ ہے
ارے کچھ نہیں اللہ کو اوپر والے کی شکر سے دعا کرو بس ان شاءاللہ سب کچھ ایکدم صحیح ہوجائے گا کچھ نہیں ہاں اور کیا جو بھی ہو بس جلدی اور ہس ہاں ہاں ہم نے کھانا تو کھا لیا ہے کھانا بن گیا تھا بس
جی وہ تو میرے شوہر میرے شہر تو باہر ہی ہیں
ہاں وہ تو پتا ہے ہمیں وہ تو باہر ہیں ابھی ہمیں لگ رہا تین سال بعد آئے تھے اب دیکھو کب تک آئیں
ہاں دو سال دو سال ہوا تھا دو سال کے اندر ہی آگئے تھے
ہمیں لگا رکے بھی تھے چھ مہینے لگ بھگ
نہیں تین تیسرے مہینے میں چلے گئے تھے
ہوں اب دیکھو دو سال ڈھائی سال بعد پھر شاید آئیں اتنی جلدی
ابھی کا ہے کہ تو رہے تھے آنے کو لیکن وہ جو ان کے مالک تھے وہ آگئے تھے وہ آ گئے ہیں انڈیا اسی لیے
اچھا وہ بھی انڈیا کے ہی ہیں
وہ بھی انڈیا کے ہی ہیں
غضب بھیا لوگ ہیں دیکھ لو مطلب انڈیا والے لوگ کہتے نہیں ہیں ودیشوں میں جا کر کے
اب نہیں جب آپ آئیں گے تو پھر آ دو ہی دو سال بعد یا تین سال بعد ہی آئیں گے پھر ہوں جب فرصت ہو ہمیں بھی جب تک فرصت ہو جائیگی ابھی تھوڑا وہ تھا کہ ہاں آجائیں تو پھر اچھا رہتا زیادہ
ہاں نہیں نہیں وہ تو بات صحیح ہے
اور آپ کا آ آپ کا بھیا ٹھیک ہے کھانا کھایا ابھی نہیں
بھیا میرا کھانا آں میں نے تو کھانا کھالیا ہے کھانا پینا کھا کے اللہ کے شکر سے سب الحمد للہ ٹھیک ہے بھیا ہمارا سورہا ہے اسکو سلا کے پھر ہم نے آج یار ہم کو ٹائم ہی نہیں ملا ہم ہم نے بتا رہے ہیں نا پورا دن کام میں مصروف رہے یہیں سوچتے رہو کہ اب تھوڑا کام ختم ہو تو چلو اب کسی کو کال کریں کسی کو کال کریں یہیں سوچتے رہو سوچتے رہو ایک تو بچہ ہے چھوٹا وہ اور پریشان کر تا رہتا ہے امی یہ امی وہ بہت بھاگتا ہے اتنا بھاگتا ہے کہ پکڑ میں ہی نہیں آتا پکڑ میں نہیں آتا ہے پھر وہ بہت شیطانی اپنی من مانی بہت کرتا ہے باقی کوئی دق
ہاں بچے شارارت تو کرنے لگتے ہیں
شرارتی بچے ہی تو تیز مانے جاتے ہیں لیکن ان کو بڑا کرنے میں
طبت طبیعت تھوڑا آرام ملی ہے لیکن تھوڑا سا چڑچڑی ہو گئی ہے پریشان کرنے لگتی ہیں ہاں پریشان کرنے لگتی ہے
بچہ کمزوری میں چڑچڑا ہو جاتا ہے یہ کمپلسری ہے
یہاں پر ہے سمجھ لو کہ یہاں پر ہے یہاں دکھانے کے لیے آئے تھے اس کو لکھنؤ گھ گاؤں میں تھے تو وہاں پر سب جلدی سے سو جاتے تھے اب یہاں پر تو مصروف اپنے اپنے کاموں میں رہتے ہیں کہیں کچھ کر رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے اب اب اس ٹائم میں کھانا بن رہا ہے
کھانا تو سچ میں لکھنؤ وغیرہ میں بہت دیر میں بنتایا ہے یہ سب لوگ بہت دیر میں کھاتے تے ہیں کھانا وانا
کہاں
ہم لوگوں کی طرف دیکھو گاؤں میں جٹھانی بنا رہی ہے کہ وہ نند ہ اچھا جٹھانی جٹھانی بھی تو وہیں ہے اسی گھر میں
جیٹھانی ہے ہاں جیٹھانی ہے شام کو شام شام کو نند ہی بناتی ہے کھانا
اچ رانی سب لوگ ایک
نہیں وہ جو میری نند کی شادی نہیں ہوئی ابھی نا جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی ایک چھوٹی تو ہے شادی کر نا ہے ان کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے نا وہ جو مطلب بڑی والی جو میری نند ہے مطلب جو یہاں رہتی ہے ہمارے وہاں وہ اوپر رہتی ہیں
منجیل پے ہاں وہ اس ٹائم نیچے ہی ہے لیکن کھانا بنانے اوپر ہی گئے ہیں اور یہاں میرے وہاں نیچے کھانا بن رہا ہے آؤ یہاں کبھی ٹہل جاؤ آ کے ہمارے وہاں بھی
دیکھو یار اب ہم پرسوں آ رہے ہیں سسرال اب
کیا ہوا ہلو
ہاں کہہ رہے ہیں پرسوں سسرال آ رہے ہیں دو شمبے کو
یہاں پر آؤ پھر
دیکھو انشاء اللہ اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو آ بھی جائیں گے اس بار مل لیں گے
ہمارے پاس جو ہے کم ہی رہ گیا ہے اسی لیے اب یہاں آ گئے تھے اب یہاں سے دیکھو دل ہے جو جائیں اب اب سفر میں ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی
ہاں سفر میں تو پریشانی ہوتی ہے پھر لمبا سفر ہے کم سے کم پچاس سٹاھ کلو می
ہاں صحیح ایسا ہو جاتا ہے
ہاں پرابلم ارے کچھ نہیں ہے اللہ شکر سے سب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو پریشان ہونے کی
یہیں بھی آئے تھے سارا سارا سامان جو ہے وہ یہیں بھی آئے تھے ہم
ہاں بس آپ فکر مت کیجیے یہاں پہ پورے مطلب سب لوگ ہیں تو وہ
ہاں بھیا میرا ہے بھیا میرا ہے یہیں نہیں مطلب کہ پیدا ہوا تھا اس کی پیدائش یہی ہوئی تھی
اچھا اللہ حافظ اپی اللہ حافظ پھر ہم بیس منٹ
یس ٹھیک ٹھیک ہے